وعلیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کم
وعلیکم السلام خری ہے
الحمد للہ رشب خیریت ہے اور بتائیں آپ کیسی ہیں
ہ الحمد للہ میں بھی اچھی ہوں اور بتائیے نماز وماز ہو گئی اذان ہو گئی نماز پڑھنے گئے
جی جی جی انشاء اللہ ابھی بس نماز کا ٹائم ہو ہی گیا ہے اپ جائیں گے آپ سے بات کرنے کا ان شاء اللہ نماز کے لیے اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے بعد پھر کھانا میں بیٹھیں گے درشر خانچار کانے میں بیٹھیں گے ہم لوگ
ماشاء اللہ نماز میں دھیان دیا کریے نماز قرآن پہلے پھر بعد میں پورا باقی کام
جی جی جی بے شک بے شک آپ نے بہت صحیح کہا لیکن دیکھیے کیا ہے نا کہ آج کی ڈیٹ انسان دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ نماز سے دور ہے نا دنیابی چیزوں میں انسان اتنا پھنس گیا ہے کہ انسان پہلے دیکھتا ہے کہ دنیا لیکن اللہ تبارک تعی نے کہا دنیا تمہارے لیے جہانناا جتنا جتنا انسان دنیا کو اچھا سمجھ ہے اتنا ہی قیامت والدین اللہ جب دکھائے گا تو اس دنیا کے لیے مرتب لے دیکھ
الحمد للہ واقعی آپ صحیح بول رہے ہیں نماز تو ہر ایک انسان بوڑھے بچے جوان ہر ایک انسان کو پڑھانا چاہیے
کہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہا ہے کہ ان نسل سلطان ہاں ان الفاشاہ بلمنک اس کا منی ہوتا ہے کہ نماز برائی اور بے حائی سے بچاتا ہے نماز دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور نماز مطلب دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے ہمارے نبی اک سلہ تعلیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈا کیا نماز ہے نا اور انسان آج کل کیا کر رہا ہے کہ بھائی نماز سے دور ہے تو ہماری نبی کتنی تکلیف مطلب پہنچا رہا انسان ہ انسان مطلب انسان کو خوف ہی نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے بتا
نہیں ہے صحیح بولے ہیں
آج کل یہ دیکھیے کہ انسان انسان ہی نہیں رہ گیا ہے کہا جائے کہ مطلب مطلب ایک دوسرے کا حق جی جی
جب ماں باپ پڑھیں گے تو انہیں کا اثر ہوگا تو بچ بچے پڑھیں گے جب ماں باپ نہ پڑھیں گے صحی بتا تو بچے کہاں سے پڑھیں گے
ب شک بے شک دیکے کیا ہے نا کہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو روک ٹوکنا چاہیے بھیجنا چاہیے نمازجان ہو رہی ہے اسے نمازلی بھیجنا چاہیے کیا ہوتا ہے آج کل ماں باپ کیا ہے کہ لوگ ماں باپ کہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اندر کرنے لگتے ہیں کہ ہاں پار مت کھیلو آج کل کا جو جنریشن ہے بہت مطلب اس چیز سے مشغول رہ گئی ہے انسان ایکٹیویٹی جو کرتا تھا اللہ کے راہ پہ تھوڑا چلنا اللہ کے راہ پہ مطلب جانا اور مسجد کی طرف جانا نماز پڑھنا اجان دینا قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر کرنا
جی جی صحیح فرمائےیں الحمد للہ اگر آپ کے جیسے ہی بہت سے ہو جائیں تو سمجھ لیجے کہ نماز قرآن میں تو کتنا من لگ جائے
بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن لیکن کیا کرے انسان آج کل موبائل میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہے انسان کہ مطلب کہ اجان ہوتی رہتی لیکن موبائل دھیما ہی نہیں ہوتا ہے نا اور ان ان اجان ہو رہی ہے اس میں توجہ د ہی نہیں رہا ہے کہاں توجہ دے رہا ہوں موبائل پہ توجہ جو د رہا ہے نا لیکن موبائل د جانا مرلہ سب کو ہے جانا سب کو ہے لیکن لوگ بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں
جائے مطلب تھوڑا پیم نماز قرآن حدیث ہ اس یہ سب میں لگائیں نا تلاوت کرے آدھا ایک گھنٹہ اس کے بعد پھر جانا ہو چاہے جہاں جائے
ب شک بے شک کبھی نا ہمارے نئی پاک نے کہا کہ سنت ادا کرو ان کی راہ پہ چلو سنت ادا کرنی چاہیے اور دیکھیے آج کل لوگ کیا نا اس چیز سے لوگ مشغول رہ چکے ہیں آج کل لوگ کیا ہے قرآن حدیز سے دور ہیں
ہاں مین صحیح فرمار رہ ہے صحیح ہے
ایک حدیث ہے بہت پیاری سی ہے ہم آپ کو ایک بتانا دیکھیے کیا ہوتا ہے ایک دن مولا طالب قدرت کی بات چلی تو یہ روایت بھی ذہن میں آ گئی پڑھ لیجیے گا بخاری سر مسلم ت دیا ہوا ہے ہے نا کیا ہوتا ہے انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے م ہین اجزا یعنی کر ہوتے ہیں جو کسی دوربین سے بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی اسے مٹی گلا سکتے ہے اور نہ آگ اسے جلا سکتی ہے انسان کا پورا بدن میں ہو جاتا ہے مگر یہ ال جا قیامت تک صحیح سلامت رہتے ہیں اس کو ازبو جب ازبو جب کہتے ہیں روزے قیامت یہی
نالز ہے
دیکھیے کیا ہوتا ہے روزے قیامت یہی ازب جب اپنے پورے جسم کو اکٹھا کر کے پھر سے اسی صورت ہے وت پر کھڑا ہو جائے گا مطلب انسان زندہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سریر میں ایک ایسی ہڈی ہوئی ہے جو کہ وہ نہ جلتا ہے نہ مٹی میں گلتا ہے
صبحاں ماشاء اللہ صحیح فرمائیں آپ
لیکن قیامت والے دن اسی ہڈی سے انسان کو پوری ہڈی جوڑ کر اس کو زندہ
اس کو زندہ کر دیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ
لیکن آج کل دیکھیے کیا ہے کہ انسان ایک دم یہ سب سے دور رہے گی
خود یہ سب سے بہت دور ہے آج کل بچے بوڑھے یہ نماز قرآن دین اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں
ہوں صحی بات ہے لیکن وہی نہ کہیں انسان کہتا ہے نا ت سے اور جنت سے کیا مطلب مطلب انسان کسی کو اگر کہو کہ بھائی یہ کہو بولتا ہے تم سے کیا کرنا ہم جنت جائیں گے جھرنے میں آئیں گے تم سے کیا کرنا
سبحان اللہ صحیح فرمائے ہے آپ صحیح ہے
لیکن جو انسان نئی پاک صلہ تعالی س کے نقشے قدم پہ چلتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز
ماشاء اللہ صحیح فرما ہے بہت اچھی بات ہے
بھی معاف ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچتا ہے انسان غلط کاموں سے بچتا ہے اور اللہ تبار ت نے ہمیں درخت دیا ہے اس سے انسان آکسیجن لیتا ہے ہے نا اور یہ دیکھیے کرونا کے سمے دیکھیے کرونا کے سمے کتنے لوگ بنا آکسیجن کتنے لوگ مرے بچارے لیکن درخت جولہ نے پیڑ
دیے ہیں درد وہ صحیح بنا دیے تو کی وجہ سے ماشاء اللہ کتنے لوگ بچے
وہی نا میں نے بولا کہ بھائی دیکھیے آج کل دھوپ رہتی ہے بہت وہ رہتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے کیونک ٹھنڈک ملے
تھوڑا آرام کرے
ب شاک ب شاک لیکن آج کل دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ درخت کو کاٹے جاے ہیں بڑے بڑے گ گھر بنائے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ایک ایک درخت ہونا بہت ضروری ہے ہمارے
ہیں
ہوں ہم دیکھیے ہمارے شہر میں ہر جگہ درخت لگانا چاہے ہے نا اس کی دیکھیے درخت میں پیڑ وہ پھل فروود تازے تازے نکلتے ہیں ہے نا اللہ تبار الگ طرف سے بتائیے وہ سبر کا پل جو ملتا ہے ہم کو
میٹ ا ہاں
کتنا اچھا اس مٹھاس میں دیکھیے کتنی اچھی مٹھاس اللہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس فھل میں اللہ جب مٹھاس ڈالتا ہے بے شک بے شک لیکن جب انسان دیکھیے وہ جب پیڑ لگاتا ہے اور درخت لگاتا ہے جب وہ درخت میں پھل نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس پھل میں مٹھاس کتنی اچھی ڈالتا ہے
بہت
انسان جب وہ کھاتا ہے تو لگتا ہے کہ لاجواب ہے نا لیکن ڈرگ لگان د سو کتنے کو فائدے ہیں ہاں لیکن یہ رہتا ہے کہ آج کل لوگ کاٹ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں درخت سے دور رہ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس میں رہیں گے لیکن آج کل اے سی بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے
صحیح فرما رہے ہیں لیکن ہوگیا اب انسان کیا کرے اے سی وغیرہ رہ بھی تو نہیں سکتے ہیں
نہیں نہیں دیکھیے اگر درخت لگائے ہیں آپ پیڑ لگائےیں تو اس کی اگر ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے نا جو موسم ٹمپریچر ہوتا ہے وہ درخت کیا ہوتا ہے کم کر دیتا ہے آپ دیکھیے آپ دھوپ میں رہیے اس کا ٹمپریچر ناپیے اور درخت نیچے بیٹھی اس کا ٹمپریچر ناپیے انتر ملے گا آپ کو اور دیکھیے انسان دھوپ میں جب رہتا ہے تو کیا ڈھونڈتا ہے درخت ڈڑتا ہے
درخت ڈھونڈتا ہے صحی ہے صحیح ف
ان کے نیچے کھڑا ہوتا ہے ہ تو انسان بچ پچنے کے لیے تاکہ پیڑ اور درخت کی ضرورت پڑتی کی نہیں پڑتی ہے
صحیح الحمد للہ آپ کی باتیں کتنی ا ا جی ہیں ایسے لوگوں تک پہنچے آپ کی باتیں ا تو لوگوں کا بھی کانک وہ ہو
لیکن اللہ تبارک تعالی نے ہمیں عقل مند بنایا ہے اور ہمیں اللہ نے ماشاء اللہ ہمارے نبی کی امت نے پیدا کیا ہے
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ
کی امر میں پیدا ہونے میں کتنے نبیوں نے دعا مانگی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں دیکھیے ہمیں اللہ نے ہمارے نبی کی امر نے ہمارے نبی اپنی امر سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی اتنا محبت کرتےتے ہیں کہ اپنے ہماریے نبی اپنی ات کے لیے بہت رویا کر تھے بخشس کے لیے بخش وائز کے لیے لیکن اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سے یہ دعا رہے گی کہ اللہ پاک صبر کو سب کو صبر عطا فرمایا سب کو خریت رکھ کے اللہ تبارک تالس دعا ہے
کوئی نہیں ہے وہ ہر ایک دعا اب دیکھیے میری ممی یا نورو نورو ہمیشہ پڑھ کے اپنی آنکھ میں دم کری ماشاء اللہ ان کی آنکھ کی روز نی ابھی تک نبے سال کی ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کے ہر ایک ورد پہ اللہ کے ہر ایک نام پہ شفا ہے چلیے ماشاء اللہ بہت ا اچھی بات ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاء اللہ اللہ حافظ